ہیلو ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہو
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
تو اللہ تعالی آپ سناو آپ کی گھر میں سب ٹھیک ہے بچے وچ
جیسے کچھ آواز جیسی آ رہی ہے آپ آ
کیا آواز
بوتھ سائڈس
یہاں تو کوئی آواز ہے ہی نہیں
آپ ہی کی آ رہی ہے
بس فون ہو تو آپ ٹھیک ہو نہ نہ ابھی نہیں کھایا ابھی ہم کام ہی کر رہے ہیں اب میں جا رہی ہوں اوپر کام کے لیے
اچھا
ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا
چاے پی
چاںے پی آج ہم نے بہت ٹائم بعد لپٹن چائے پی
اچھا اچھا
آپ لوگ پیتے ہو
نہیں مجھے پسند نہیں ہے تھوڑی سی بھی نہیں لیکن آج میں ہم نے بھی پی آج میری بھابی نے چائے بنائی تھی ایک بجے پتہ نہیں ان کو کیا آئیڈیا آیا تھا آج ورنہ ہم ورنہ ہم نہیں پیتے ہی چائے
تو وہ مماں نے بولا
پسند بھی نہیں
وہ ممما نے بولا نانی آی تھی نا
اچھا
اس سے کہ بنائیں گے ہم
امم
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں
اور د یکھو اس سے اس کے بغیر دن ہی نہیں نکلتا ہے آپ نے پھر پی خود کو
جو ہماری بھابی بھی ہے نا
امم
اس کو مطلب اگر کوئی بھی نہیں مطلب ہمارے مطلب ہمارے گھر میں ہے کہ اگر کوئی پیے گا تب میں پیوں گی
ہاں
مطلب اگر سب پیئ گے تب پیتا ہے ورن
وہ کب کا باباانا اپ پت م آ گے میں روز نا
نہیں کہاں پیتے ہیں پیتے تھے پیتے تھے لیکن پھر ماما کے بعد اب نہیں پیتے ہیں جی مطلب جو ہماری بھابی ہے نہ
ماما
مطلب جب سب پیتے تھے تب وہ بھی پیتی تھی
اچھا اور دک تو نا وہ اوبسیشنز کا
وہی میں کہہ رہی ہوں جو ہماری با بھی ہے نا مطلب اس کو ہونی ہی ہونی چاہیے مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ
رازن نہیں بول رہے بول رہی اگر کوئی پیے گا نہ پیے گا اس کو فون ہی چاہیے
ہاں اس کو ہونی ہی ہونی چاہیے مطلب
ویسے ہی میری ماما کی ماںسی ہے نا ان کو بھی اگر ان کو ایک بھی بجے گا نا وہ پئیں گی یا ہمارے پڑوسی ہے نا اس سائڈ سے جو میری فرینڈ ہے
ہاں ہاں
ان کو بھی ہونی ہی ہونی چاہیے
فرق میں یہ ہوتا ہے کسی کو لیکن ہم نہیں پیتا
مجھے پسند ہی نہیں ہے آج میں نے اب پی ایک بجے
اسی لیے اب کھانے کا کھانے کھانے کا موڈ بھی نہیں ہوگا
ہاں
تو ہی نا نہیں ہم نے پہلے نیچے ہی کام کیا آج ہم فج فریج فیزر وغیرہ صاف کر رہے تھے اب ہم نے آج وہ کام ختم کیا اوک نیچے ہی کام ختم کیا
ہوں
ھ اوپر کرنے میری چھوٹی والی بہن گئی اوپر اس نے کہا میں چھت پہ کروں گی
اچھا
اتھاتو اپنے روم کو کرو
چھت پہ مطلب
نہ ہاں
چھت پہ مطلب چھت کے اوپر
چھت کے اوپر نہیں سلیب سلیب پہلی
اچھا اچھا
بہو
وہبو وہبو میری بیٹی پتا نہیں کیسی منہ بنا رہی ہے
ہاں میں نے بھی دیکھا ابھی تھر ٹی تھر نہیں لاے ہیں
ایک گنٹی سر پکڑتی ہے لیکن مجھے غلط ہو گئی میں اس کو اب دوں گی یہ مطلب اگر کوئی کابڑ ہو ہے نا گیلا
ہاں اس کو فریج میں رکھنا ہے
وہی اس کو پسند آتا ہے فریج کے بغیر بھی اگر میں اس کو دوں گی نا وہ پکڑتی ہے اس کو بچپن سے یاد تھی دھانتوں کے بغیر بھی پوچھا چوستی تھی اندر
مجھے پتا نہیں میں نے سوٹ جو پرسوں آپ کو دکھایا نا وہ میں نے کہا جو میں نے ٹرو سے لایا ہے
وہ بند نہیں چاہیے
وہ والا نہیں بلیک والا نہیں
پھر
جو نا میں نے کہا میں نے بنا کے لایا
اچھا اچھا اچھا جو اپنا کو تین لائے کتنے میں دیا اس نے آپ کو
ہے سو
چھ سو میں ہم نے بلا ہے دو
ہاں لیکن وہ مجھے نہیں مل رہا ہے میں نے پتا نہیں میں نے جو مطلب ابھی بنا سلے ہیں نا کبڑے میں نے بس وہ انہیں کے ساتھ رکھے
وہی ہوگا پھر وہ کہاں ہے الماری میں ہی ہے نا
الماری میں نہیں ہے وہ میں نے رکھی بیگ میں نہیں میں نے سوچ رہی ہوں مطلب دوپٹہ اس کا مل گیا نا وہ گھر میں تھا وہ بھیجا ہے میری بہن نے
اچھاٹھیک میں نے بھی نکالکے دو سوٹ ڈالے تھے پانی میں اب میں دوں گی وہ شام کو ٹیلر کو اس نے بولا نا مجھے کل دوں گی میں دو سیکے وہ جو میں نے نکال ڈالے وہاں پہ دو
بہن کے کتنے دیے
ؤ ان کا تو شمار ہی نہیں
اس نے کہاں سے لایا ہے وہ مطلب کس کے پاس
اس نے وہ بیک آدھے ایک جو آپ کا ہے ویسا لایا ہے لال چوک میں ہوں اور کون تھا اس کا
کیا کہہ رہی ہو
جو آپ کے جیسا ہے نا اس کو
کون سا
جو چھوٹ رو کے پاس لایا آپ نے
اچھا ایک تو ہے وہ
برے مل ہی نہیں رہا ہے وہ انہوں نے لال چوک سے لایا تھا
اچھا
ہاں اس میں سے دو تین شاید پرویز بھیا کے پاس لائے تھے پتا نہیں کہاں اس کو بہت ٹائم ہو گیا ایک تو لایا تھا اسے جواہر نگر سے دو سال پہلے وہ کاٹن کا یلو والا اس کو بہت ٹائم ہو گیا نا جمع کر کے کرتے
ٹھیک ٹھیک اب ایک ساتھ کیوں بنانے تھے اتنے
پتا نہیں بول ری میں لگاؤں گی اس کو پتا ہے نا وہ کا مانتی ہے کسی کا اس کو اس کو میں نے بولا تھا رکھ وادے ایسے ہی ٹی سوٹ میں لاتے ہیں نا شادی کے ٹائم پہ
اب تو اب تو ہم نے دیکھا ویڈنگ لا کے ڈریس لا لا کے تو ہم نے دیکھا
اس کو زیادہ ہی ڈپریشن ہو گیا میں نے اس کو بولا کہ آپ رکھو اس میں آئے آپ کو بہت سارے کپڑے اویس ماما نے مجھے کل ایک سوٹ دیا بولا میں یہ نہیں سیوں گی جاؤ اس کو آپ فراک دو بناؤ اب میری بہن کے اتنے تھے نا
ہاں
میں نے اس نے بولا ٹیلر نہیں اس دو فراک نہیں نکلیں گے ایک اور سٹ ٹائپ ہے اس کو پھر اک شلوار ہی نکلے گا بس ایک تو پتا ہے میری بہن نے کیا بولا اس کو وہ بھی بناؤ اسی کو
اس کو کیا ہو گیا لیکن مطلب وہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے
میرے اتے کبڑے ہی جاؤ بناؤ آپ ہی اس سے بولا میں خود کو بناؤں گی میں چھپی کی میں نے بولا بناؤں مجھے بھی اتنی سلائی نہیں ہے ابھی
اور کیا مطلب سلائی کام سوچنا ہوتا ہے اب چھوڑو سلائی والا وہ تو دے گی سلائی لیکن پھر بھی مطلب اتنا
نہیں میں بول رہی ہوں اس سے وہ بھی پر رہا اس کو اتنا اؤبسیشن ہو گیا ہے کبوں کا لیکن اپ میں نے تو ڈر نا سپانی میں وہ بھی میں دوں گی ا کیک مجھے کاپی پہنے کےے مجھے کچھ نہیں ہے گھر میں
کیوں آپ کیا کرتے ہو ان کپڑوں کا
میں نے جو سوٹ لے نا سارے سی کے جب میں گھر گئی چار پانچ
ہاں
اس سارے ہو گئے ختم
اچھا
ان کو یہی دو مہینے کیونکہ میں نے وہ کنٹینیو پہنے نا ایک میں نے وہ بلیک کلر کروایا تھا نا
ہاں ہاں
اس کو پورا رنگ نکل گیا اس کو اتنی شکست آئی ہو گئے ایک وہ دوسرا تھا وہ دوسرا ہاں
میں نے کہا ایک بات بولوں گی نا ایک تو ہوتے ہیں بچے
ہاں
دوسرے ہوتے ہیں بندر بچے
ہاں آپ کو ادھر بندر بچے مجھے پتا ہے
مطلب ہمارے بتی رہے نا یہ مجھے بولا ہمزہ نے سائیکل کی حالت کیا کی ہے
کونسا نئے والے کی
ہاں
ہاں آپ کو یہ سائیکل اوپر رکھنی تھی
کتنے کا لایا ہیں آپ نے یہ
ایک ایک اکتیس سو کا
میں نے بولا تھا اس ٹائم پتی کو اس نے مجھے بولا نا ایسے اس کو سائیکل آئی وہ یہ میں نے میں اتنی مہنگی کیوں لانی تھی مطلب کیوں
پاگلوں نے لائے نا ان پاگلوں نے میری بہن پاگل نے ادھر وہ گاڑی تھی سولہ سو کی وہ اتنی یہ مضبوط ہے وہ ٹوٹتی ہی نہیں ہے میرے دیور کے بیٹے کو ہے اس کو اتنا ٹائم ہو گیا اس کو
اچھا وہ جو ہاں ہاں ہاں جو پرسو حیا بھی چلا رہی تھی
جو یہ اس ٹیلر ہے نا وہ ٹیلر
ہاں
ٹیلر دیدی اس کی بیٹے کو بھی ہے وہ
اچھا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو ہایا چلا رہی ت
ہاں ہاں وہ وہ چ وہ اتنی مطلب مضبوط ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی مجھے لگتا ہے
وہی نہ کیا ہو گیا مطلب اگر اگر آپ سائیکل ہی لانا تھا لیکن اتنی مہنگی کیوں لانی تھی ہم نے بھی حیا کو لایا لیکن اس کو لایا سیونٹین ہنڈریڈ کا
نہیں میری بہن نے بولو اس مجھے لگا یہی لائے گا پھر بڑا ہو جائے گا تو مطلب دو تین سال تک چلائے گا
اور کیا وہ بھی لگے گا وہ بھی لگے گا دو تین سال تک اور س
چھوڑا آپ دیکھو نا اس کیا پ ہی ٹھیک ہوگا آپ لے جائیں گے کسی کے پاس
اس نے کیا کیا ہے ویسے اس کا اس نے وہ ویل وغیرہ اس کو توڑا ہے
ایک تو وہا تھوڑا سہ چین بھی گری ہے شاید
ہاں اور کیا چین تو ٹھیک ہو جائے گی ویل اس کا پھر نیا آنا پڑے گا اگر ویل پہ چلانا
ہاں پھر کریں گے س آپ کو بولنا تھا بہن کو اگر ہمیں سائیکل اوپر چڑائیں گے کہیں پہ تو وہی ریکھیں گے
وہ تو میں نے رکھے ٹرنک پہ وہ لی تھے نا ایک نیچے ایک چلااتی ہے وہ یہیں پہ پھر وہ بار بار لانے ہے ایک نیچے ہی ہے وہی والا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے
اچھا
میں دیکھوں گی وہ مت بولے گی لا اوپر ہی مجھے اور جاڑو بھی مانگنا ہے اس کو
اچھا اس کو بولو آپ
ہاں اس کو میں نے بولا وہی لے رہی ہے آپ سائیکل اوپر اس نے مجھے جاڑو مانگا اس کو اس نے وہاں سے اتنی یہ لائی ہے کیا بولتے ہیں اس کو
کیا
ریٹ ڈسٹ وغیرہ اوپر سے اٹھا کے ہاں ہاں اس کو ماما نے بولا نا وہاں پانی اس کو ماما نے بولا نا وہاں پانی وانی نہیں ڈالنا
ہوں
ا وہی خا لی ہے جھاڑو وغیرہ کر کے
اچھا اچھا
ام ہاں ہاں ہاں بہت سار کو ہے آپ کو پتا ہے اپ کو پتا ہے کل کل کیا تھا یہاں
کیا تھا
اور میرے پتی نے اوپر میرے پتی نے کہا بس اج سے میں یہاں نہیں سو گا
کیوں
اسنے کہا میں کل سے نیچے سوؤوں گا
کیوں
یہاں اتنی گرمی تھی اتنی زیادہ گرمی تھی
ہاں
لیکن آج نہیں ہے اب اتنی بالک پانچ بارہ م لیکن میں میں تو کہہ رہی تھی بہت ہونی چاہیے لیکن
نہیں نہیں نہیں اب دیکھو باہر کیا ہو گیا ہے مجھے ابھی کازن بول رہے تھ جی یہاں بھی بول رہے ہیں پ لڑکا کاتا ہے
آے ہاے ہاے ہاے
وہی بول رہی تھی مجھے
اچھا آپ کو پتہ ہے میں کام کر رہی ہوں آپ خود ہی دھیان رکھنا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے کوئی بات اپ کیا کر رہے ہو آپ بولتے ہم صبح صفائی کر رہے تھے
صبح سے ہم کام کرے تو اب میں آئیے اوپر اب کمرے کی صفائی کرنے مطلب اوپر ہم جھاڑو واڑو لگا رہے ہیں
اچھا ٹھیک ہے
ہم صفائی کر رہے تھے فریج اور فریزر کی وہی صاف واف کی اور اوپر لے گئے ان میں اتنے مطلب کیا بولوں میں اتنا زندہ ہے اس میں
بہت ساری چیزیں ہوتی ہے گھروں میں
بہت زیادہ اور کیا
اچھا کرو آپ کام پھر بعد میں بات کرتے
ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں واپس کال ٹھیک ہے اوکے اللہ حاف